ہلو
ہیلو
السلام علیکمم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائیے بھائی جان کیسا ہے سب خیریت ہے
الحمد للہ شکر ہے خدا کا اپنا بتاؤ اور سب خیریت ہے
اور سب بڑھیا ہے بہت بڑھیا مشء اللہ
کہاں پر ہے اجی
ابھی ہم گھر میں ہی ہیں
اچھا اور بتاؤ ناشتہ وغیرہ ہو گیا سب
نہیں ابھی ناشتہ وغیرہ تو نہیں ہوا ہے
اچھا اور بتاؤ
ابھی کالج آ جائیں گے شاید
اچھا کب تک جائیے گا کالج
کالج وہی جائیں گے دس بجے تک
اچھا ج
دس بجے دس بجے نکلیں گے
اچھا
بھائی جان یہ گرہٹ سے مدھو پور جانے والی ٹرین کتنے بجے آتی ہے جگدیش پلیس اسٹیشن
کرہڈی سے مدو پور جانے کے لیے
ہ ہاں
وہ لگ بھگ دس دس بج کے بیس منٹ میں شاید ایسے ہی آتا ہے
اس کے آس پاس نا
ہاں ہ
تو گریڈ اس سے کتنا بجے کھلتی ہے
وہی دس بجے
دس بجے اور مادھو پور تم کو بیس منٹ میں پہنچا ہی دے گا نا
ہاں دس بج کے پینتالیس منٹ میں مدھو پور پہنچ جائیے گا
اچھا ہاں ہم کو تو ٹرین سے ہی جانا پڑے گا
ہ ہ بائک نہیں ہے کا
بائک ہے لیکن وہاں پہ رکھنے کے لیے کہاں رکھیں کوئی چوری کر لے گا تو پھر
اچھا
دقت ہو جائے گا نا
ہاں اور ٹریڈنگ کیسا چل رہا ہے آپ کا
ریڈنگ بہت اچھا چل رہا ہے کل نہیں سریم میں ٹارگیٹ لیا تھا
ہاں
تو اٹھارہ پوائنٹ اوپر گیا میں نے چالیس پوائنٹ کا ٹارگیٹ لیا تھا
اچھا
اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ گیا
پروفٹ ہوا کچھ
پروفٹ نہیں ہوگا ن ٹریڈ نہیں لیے تھے
اچھا ایسے نارمل ڈیمو لیے تھے نا
ہاں ڈیم م لیے تھا
اچھ ہم بھی ابھی وہی چارٹسو کھول کر کے دیکھ رہے تھے لیپٹاپ میں
اچھا آپ رات میں بھی ٹریڈنگ دیکھتے ہوں گے
ہاں رات کو دیکھے تھے بارہ بجے تک
کچھ سمجھ میں آیا تھا
ہاں تھوڑا بہت آتا ہے سمجھ ایسے دیکھتے ہیں تو کینڈل وغیرہ میں
کینڈل وغیرہ میں پھر کیا دیکھتے ہوں گے
ارے وہ کیا ایک گوتم سر ہے نا اس کا ایک اسٹریٹجی والا ویڈیو یہ دیکھ کے مطلب ہم چارٹ اوپن کرتے ہیں پھر اسی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں
تو اس کا کیا اسٹریٹجی ہے
کوئی مطلب ون ڈے کا ایک چارٹ میں پہلے لائن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر ایک گھنٹے میں آ کے دیکھنا پڑا تھا کہ لائن کراس کیا کہ نہیں پھر پندرہ منٹ میں آ کہ پھر پانچ منٹ میں آ کے دیکھنا ہے اگر لائن کراس نہیں کیا تو لائن جیسے لائن کراس کرے گا ایک گرین کینڈل بن کے نیچے آئے گا سمجھو کہ مارکیٹ سیدھا اوپر جائے گا
اچھا
وہ بہت اچھا سا ہاں
مطلب پانچ منٹ میں کنفرمیشن مل جاتا ہے پندرہ منٹ اور پانچ منٹ میں نا
ہاں ایک منٹ میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت کیا بولتا ہے اس کو
ٹریپ کرتا ہے
ہاں بہت ٹریپ کرتا ہے
دیکھیے نبے پرسینٹ جو ٹریڈر ہے نا وہ ایک منٹ اور پانچ منٹ اور تین منٹ اور پندرہ منٹ میں گھستا ہے لیکن جو بڑے بڑے ٹریڈر ہیں پرو ٹریڈر وہ چار گھنٹہ ڈے ٹائم فریم فور آور ٹائم فریم ون آور ٹائم فریم کو دیکھ کے ٹریڈ کرتا ہے
ہمم ارے وہ بڑا ٹریڈر ہے رانجی سے سو کروڑ کا مال ایک ایک بار میں سے سو کروڑ کا شیئر ایک ایک بار میں خریدتا ہے
سو کروڑ بھی تو بہت کم ہو گیا ہم لوگ کے سامنے دس ہزار کا کروڑ بیس ہزار کروڑ ایک ایک بار میں لے کے گھستا ہے
ہاں
اور ان لوگ کو اتنا پیسہ لے کے گھستا ہے تاکہ چھوٹے ٹریڈر کا یہ ایس ایل ہیٹ کر سکتے بائی ٹائم فریم کو دیکھ کے
ہمم
ابھی ہم لوگ کے پاس کیپیٹل ہی نہیں ہے نہیں تو ہم لوگ بھی تھوڑا بہت مطلب لائو دیکھ کر کے پروفٹ کرتے
کوئی بات نہیں ب کیپٹل تو ہو ہی جائے گا
ان شاء اللہ ضرور
آپ اگر آئی ٹریڈنگ سیکھے ہوئے رہیں گے تو کل تو کیپیٹل آنا ہی آنا ہے جی
ہوں
کیا ہے نا ادھر انڈیا میں جو ہے نا اپنا کنٹری میں بہت ہی زیادہ ٹیکس لے رہا ہےیکن تیس پرسینٹ ٹیکس لے رہا ہے پھر پتا نہیں پھر گورنمنٹ کی طرف سے کیا سچ آئے گا پھر بولے گا کہ پچاس پرسینٹ ٹیکسی چاہیے تو پت نہیں کیا ہوگا
ہاں وہ تو ہم بھی سنے ہیں کہ بھارت سرکار نے ایک لیپ ٹاپ پہ بین لگانا چاہ رہا ہے
ہوں بین نہیں لگائے گا ٹیکس بڑھائے گا
ٹیکس بڑھا رہے کیونکہ ایک بار ایسے ہوا تھا کہ بولا تھا کہ کرپٹو بینڈ کر دیں گے بین نہیں کیا لیکن تیس پرسینٹ ٹیکس لگا دیا
ب نہیں کرے گا ہر منتھ ہنڈریڈ کروڑ سے پلس پیسہ آتا گورنمنٹ بس ہاں وہی تو صرف کرے ٹوکا ٹیکس
اتنا پیسہ ایک بار میں آتا ہے منتھلی اگر بین کر دے گا تو تو پھر لاس ہی ہو جائے گا نا
ہاں ہاں اسی لیے ہم لوگ بھی سیکھ رہے سوچے سیکھ کر کے دبئی چل جائیں گے ادھرر ہی اچھا رہے گا
ہاں بنا ٹیکس میں
ہوں لیکن ادھر رہنے کے لیے جو جگہ ہے نا اتنا سندر ہے نا ساتھ میں پیسہ بھی بہت زیادہ پڑتا ہے ادھر
ہاں جس جس ایریا میں رہیے گا اتنا پیسہ ے جیسے آپ برج خلیفہ کے آس پاس رہیے گا تو آپ کو اس حساب سے پیسہ دینا پڑے گا
ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ مطلب اس کا منتھلی چل جائے گا
منتھلی روم ریٹ چل جائے گا
ہاں باقی اپنا کھانا پینا ادھر کا وہ تو الگ ہی رہے گا
ادھر تو الگ ہی کھانا پینا گھومنا
وہاں پہ نا تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ مہینہ خرچ ہو جائے گا
ہاں ان شاء اللہ ضرور جائیں گے
ا تو آپ کا پلاننگ
ب جانے کا
دو ہزار ستائیس میں ہو یا نہ ہو دو ہزار اٹھائیس میں پکا چل جائیں گے ٹھیک سے ہے پانی ہاں
ہاں ہم بھی سوچے ہیں دو ہزار ستائیس کے لاسٹ کوارٹر میں جیسے نومبر دسمبر اکتوبر اس سمے
ہاں ادھر کچھ ہونے والا ہے نہیں
ہاں انڈیا میں پیسہ ہے نہیں
ہے تو اس میں اگر تم سو روپے کمایا تو تیس روپے تو ٹیکس لے لے گا گورنمنٹ تو کیا فائدہ ہو تھا
ہاں
اتنا ریک سے لے کے اتنا کام کرے گا
اور سب سے بڑی دقت تو یہ ہوتی ہے کہ لاس بھی ہوتا ہے ان میں بھی ٹیکس لیتا سرک پروفٹ ہوتا ان میں پروفٹ میں اچھا دقت نہیں ہے لیکن لاس میں بھی لے لیتا ن وہ بہت دقت ہوتا ہے
یہ تو ہے
جیسے اگر ہم دس ہزار کا ٹریٹ ل ان میں سے ہم اگر تین ہزار لاس ہی کر دیے
ہاں
تو پھر بھی سرکار تیس پرسینٹ اور کاٹ لیتا ہے
ہاں اور دبئی طرف الگ کنٹری میں کیا ہے کہ ادھر ٹیکس
وہاں کے اکاؤنٹ سے ٹیکس کٹتا ہی نہیں ہے
ہاں
یہ آپ کے ایریا کا گوتم بھی تو وہیں پہ ٹریڈ کرتا ہے انڈیا میں زیادہ نہیں کرتا
ہاں دبئی میں ہی رہتا ہےر سات ایک برج خلیفہ کے سامنے رہتا ہے ایک بار لائو میں ہم لوگ کو دکھایا تھا اتنا ڈینجر دکھ رہا تھا نا مت پوچھو
ہ وہ لیزر لائٹ بھی
ہاں وہی لیزر ایک دم جلتا ہے نا
ہ پورا دب کور کر لیتا
ہاں ہاں اتنا اونچائی ہے نا ہاں
برج خلیفہ کے سب سے ٹاپ میں لگا ہے
ہاں
کیا بولےیں آپ
کیا بول رہے ہیں کہ دیک لائو اس کا تو ہم لوگ کبھی جانے کا من کرتا ایک دم سکون نہیں ملتا ادھر
ہوں ہ پیسا ہی کمانا ہے تو پھر کم کیوں کمائیں گے
تو وہی تو
دو تین سال رسک لے لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اسکلس
یہ جاب ووب سے کچھ ہونے والا ہے نہیں
جاب آج کل کہاں انڈیا میں مل رہا ہے
اور تو
آج کل تو پیپر ہی لیک ہو جا رہا ہے جاب کا
ہاں سرکاری نوکری ملے گا پھر بھی زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار منتھلی رہے گا اس کیا ہوگا بتاؤ
ہ ٹریڈنگ میں تو تھریڈنگ میں اگر آپ سی جائیے گا تو ایک دن میں ایک لاکھ دو لاکھ تیس ہزار اسٹارٹنگ میں تو وہی پانچ سو ہزار روپیہ لگے گا پروفٹ کروائی گے لیکن دھیرے دھیرے بڑھ ہی جائے گا
ہوں
اور آپ جتنا بڑھے گا اتنا آپ سیکھتا چلا جائیے گا
ہوں کوئی نہیں اب ٹرائی کر رہے ہیں بھی سیکھ رہے ہیں آگے چل کے تھوڑا بہت تو کام آئیے آئے گا ضرور
ہاں سیس چاہے گا تو پھر کیپٹل اپنے تب تک تو کیپیٹل کا بھی جگاڑ ہو جائے گا
ہاں
تو آپ کے ایریا میں آپ ہی سیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی اور ہے
ہے میرا ایک میرا دوست ہے
اچھا
وہی ہم دونوں ساتھ میں سیکھتے ہیں
تو وہ آپ لوگ دونوں ایک ہی ساتھ اسٹارٹ کیے تھے کیا
نہ وہ پہلے اسٹارٹ کیے تھے
ہوں تو وہ سیکھ گیا ہوگا
ہاں وہ پچاس پرسینٹ سے زیادہ سیکھ گیا ہے
اور آپ
ابھی ہم تھوڑا بہت
اور لائن ڈرا کرنا سیکھ رہے ہیں نا اچ چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے